ہلو السلام علیکم
جی کیسے سے
بڑھیا
اور خاندان میں سب ٹھیک
ٹھیک ٹھاک آناائیے
زی ہم بھی ٹھیک ٹھاک
ہوں
ہاں جی
بات کر
اور بتائیے کہیں گھومنے سفر پے زانے کا پلان نہیں ہے
ہوں ہوں لام ہے
کہاں پہ جانا پسند کرو گی جی
ہ اسٹم تو سری نگر
ہاں جی
ہوں وہی ٹھیک ہے نا
ہاں صحی ہے ویسے بھی رہ کمڑ
ہوں سری نگر ٹھیک ہے نا اس ٹائم اس سم سری نگر اچھا ہے جموں میں تو گرمی پڑتی ہے ہاں ہاں کیکہ جموں میں تو گرمی پڑتی تما
ہوں
ہوں
اور بتائیے جی
آپ سنائیے آپ کا کہاں خیال ہے جانے کا
جی ہم تو ا ٹائم تو ہم جموں ہی جانا پسند کریں گے
اچھا اکیلے ک سور کے ساتھ
نہیں ہماراری ابو امی جان جائیں گی ان کے ساتھ جی ہماری خاندان سے سب لوگ جائیں گے ہمو ابھی اور ب آ ممانی ماموں چاچا چاچی
ہ ہ تو شہر بھی تو خاندان میں ہی ہوگا نا
کیا
شوہر بھی تو کاندان میں ہی ہوگا نا
ی ہم انمیرڈ ہیں ابھی
اچھا اچھا اچھا ابھی نے کہ نہیں کیا ہے
ہاں جی
اچھا اچھا تو کافی سمے جائج بغیر اگر آپ کر رہے ہو آپ کر لیجیے کیا فائدہ سر عمر کٹ جائے گا نک میں
نہیں ابھی کافی ایز نہیں ہوا ہے ہمارا
اچھا جی
ہاں جی ویسے سفر انسان کے زندگی کا ایک اہم حصہ
ہاں گ پھر بھی لائف کے لیے ایک ساتھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا بتاتے ایک سککے کے دو پہلو ہوتے ہیں
جی بالکل جب ٹائم آئے گا جب جب ٹائم آئے گا سب کریں گے
ارے تو سمے آئے گا کب سمے آتا نہیں کسی کا لانا پڑتا ہے
تو کمز میں تھوڑی نا کل کبھی تو بھائی وہ کرنا ہے
کیا کرنا ہے پر ساتھی تو چاہیے ہوتا ہے نا لائف میں جیون میں
ہاں تو کریں گے ہم نے کم منا کیا جی
اچھا جی اچھا جی شاید ن من میں وہ کرنے کی
تو بات کیجے ا اس سے نئے تجربات اور نئی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے سفر
ہاں نہیں سپر دیتا ہے سپر سپر ایک یادگار یاد کے روپ میں رہتا ہے کتنا بھی سفر کر لیجیے تو اس کے بارے میں آپ کو وہ جیون میں کتنی بھی عمر کٹ جائے پھر ہر سفر یاد رہتا ہے ہر مومنٹ
ی سفر انسان کی زندگی میں یادگار لمحے لے کر آتا ہی ہے
ہم چاہیے
ہاں جی ویسے میرا پسندیدہ سفر یہ وہ ہوتا ہے جس میں مجھے نئی جگہیں دیکھی سیککھنے نئے لوگوں سے ملنے اور قدرت کی خوبصورتی کا لطف ا تھانے کے موکا ملے
اچھا جی
ہاں جی سفر کے دوران پہاڑ ندیاں باغ باغیچوں اور اتہاسک جگہ دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور زہن کو بھی تازگی حاصل ہوتی ہے
اچھا جی
ہاں جی سب پر نہ صرف منورنجن کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان کے کی معلومات اور تجربے میں بھی اضافہ کرتا ہے
آپ کو اچھا خاصا تجربہ ہے
ہاں جی ویسے آپ بتائیے آپ کو کیا تجربہ ہے سفر کے بارے میں
کچھ ہے دیکھو جب جیون میں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں یاد رہتی ہیں کبھی ٹرین میں سفر کرنا کہیں جانا کہیں کرنا تو ہر چیز ایک ہقوں کے سامنے سپنا سے چلتا ہے لائف سے چلتا ہے
جی بالکل
ہ جی
ہاں جی ہر انسان کو سفر تو کرنا چاہیے
کرنا چاہیے سفر اور میرا ماننا یہ ہے کہ سفر کرنا چاہیے سفر کے ساتھ ساتھ جیون میں ایک ڈائری بھی لکھنی چاہیے
جی بالکل یہ تو آپ نے کافی اچھا فرمایا ہے اپنی خود کہ ڈائری تو ل نی چاہیے جس سے ہم ہمارے جانے کے بعد کسی انسان کو وہ ڈائری ملے تو ہمارا کافی انعام ہو
اچ نہیں ملنے کے بارد میں تو میرے خھر نہیں جانتا میں خود رکھتا ہوں پر میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے بات کسی کو ملے نہا کیوںکہ یہ پتا چلے گا بندے مطلب اس نے کیا کیا کیا صحیح کیا یا غلط
نہیں وہ والی بات نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کچھ بیسٹ لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا ان کی ڈائریاں ملتی ہیں
نہیں نہیں مطلب ڈائری تو بیسٹ یہ جو اپنی ویب کی روزانہ لکھتا ہوں پھر بھی کچھ پل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قید کر کے رکھیں اس میں
جی میں بتاؤں کچھ میں بتاؤں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں انسان میں کچھ اچھا ہیں لیکن بیسٹ ڈائری وہ ہوتی اچھائی اور برائی ہیں دونوں ہوں
اپنے حساب سے تو دیکھو اچھا ہی لکھا ہے پر یہ کہ کہ کسی اور کا نہیں لکھتا جو اپنے جیون میں ہوتا ہے اسے سام کو لکھتا ہوں پورے دن آج کے دن میں ہوا آج ک دن میں ہوا
بالکل لکھنا چاہیے لیکن میں تو نہیں لکھ۔ پاتی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے
نہیں نہیں م کو شام کو ٹائم نکالنا پڑتا جو دن میں ہوا وہ بالکل نہیں نا پڑتا ہے
جی بالکل
اس سے کیا ہے کبھی بھی یئر والی منتھ والی بات ہاں لے د آ تی ہے پڑھو تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے
جی بالکل جو ہمیں بات یاد نہیں رہتی ہے کافی پہلے کی باتیں وہ ہمیں یاد لانے میں کافی ایزی رہتا ہے
ہم ہم
اور ویسے ہم کو بولیے بولیے بولیے
کیا بولا
آپ بولیے کیا بول رہے تھے آپ
یہی میں تو خود لکھتا ہوں میرا خود تجربہ یہی کہتا ہے کہ ہر ایک ویکتی کو لکھنا چاہیے ڈائری اس میں کیا ہے کہ ایسے قید ہو جاتے ہیں س ہ سپنے ایسے قید ہو جاتے ہے اس میں کبھی بھی آرام سے کچھ نہ ہو آپ کے پاس تو اسے بیٹھ کے پڑھیے پھر دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے
جی بالکل ہاں ویسے آپ صحیح کرتے ہو اسے بیٹھ کے پڑھیے اور ایسے جیسے کہ کسی کا بیسٹ فرینڈ نہ ہو ہو یا کوئی بھی نہ ہو وہ اپنی ڈائری لکھی تو اس کے من سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے کہ چلو اس نے کسی سے بات تو شیئر کی ڈائری ہو یا چان
بالکل بالکل پھر بیسٹ فرینڈ کے علاوہ ایسے سفر کر رہے ہو ٹرین میں آٹھ گھنٹے کا سفر ہے کیا کرو گے تو کم سے کم اسے بیٹھے کے پڈھتو لےو
ہاں پڑھ لو یا پھر لکھ لو کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے ابھی
ٹرین میں تو پڑھنے میں اچھا لگتا لگتا ہے
نہیں ٹرین کی بات نہیں کر رہی ہوں میں بنا بیسٹ فرینڈ کے
فرینڈ کے بالکل بالکل صحیح ہے جن کی بیسٹ فریڈ کلوز
ہاں جب فرینڈ کے بنا اسے پڑھتے رہیں گے تو لکھیں گے بھی تو کب
صحیح ہے صحیح ہے ب لیکنیار کے لیے ٹم تو ٹھیک ہے
جی ویسے ہم کو سفر کے ساتھ ساتھ سیر پہ بھی جانا چاہیے ڈیلی ایک دو کلو میٹر کی کافی ہے لوگوں کے لیے اس سے اپنی فٹنیس کافی اچھی رہتی تی ہے
ہمم ہمم
ہاں جی تو آپ جاتے ہو سیر پہ
ہاں سر پ مورنگ کے ٹائم صبح چل آپ ہ جانا چاہیے سبح اس کے بعد اپنا بچوں کو تعلیم کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں
ہوں جی بالکل
ہاں جی
اور بتائیے جی ویسے آپ وہاں گھومنے ج رہے ہو وہاں کون کون جا رہا ہے جی آپ کے ساتھ
نہیں میں سنگل ہی جاتا ہوں بس کچھ خاص دوستوں کے ساتھ
ہوں فرینڈلی فرینڈ کے ساتھ تو جانا ہی ہے
ہاں فرینڈ کے ساتھ کیونکہ جو مومنٹ فرینڈ کے یاپ ہوتے ہیں نا م گ مر منڈلی ہوتی ہے ان کے ساتھ یادگار پل بتائے جاتے ہیں نا تو اس سے لائف میں کچھ اچھا ایسا ہوتا ہے بیسٹ ہومنٹ ہوتا
ہاں بالکل ان کے مت اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہی ا زیادہ تر ٹائم اسپینڈ کر پاتے ہیں ورنہ کچھ تو بچارے بزی ہی رہتے ہیں ان کو تو اپنے خود کے لیے ٹائم بھی نہیں ملتا ہے
ہوں ہ ہوں ہ نہیں ٹم تو ج کہ دو س بچوں کو تعلیم وغیرہا وہاں سے فری ہو کے پھر فری فری
ہاں جی بالکل کیا آپ جاب وغیرہ نہیں کرتے ہو
ہاں ہاں جب تو ہے
ہاں اچھا ہے کافی ہاں اپنے خود کے پیروں پہ کھڑے ہو خود کے اوپر ڈیپینڈ ہو
خود کا جاؤا ہے س چک نہیں ہے
ہاں بالکل اچھی بات ہے کافی پی لوگوں کو بھی بچوں کو بھی کافی نالج ملتی ہے ٹیچر سے تو
ہاں جی بتی ہے
جی بالکل ملتی ہے ہمارے بھی ہبی ہے کہ ہم بھی ٹیچنگ مین میں ہی جائیں گے
اچھا
کے لیے محنت کافی ضروری ہے
ل محنت ضروری ہے محنت پر یہ ہے کہ ایزلی ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ آپ محنت کرو گے نا تو قسمت ایک نہ ایک دن لوٹاتی ضرور ہے میرا دعوی ہے گا
بالکل لیکن میں بتاؤں جب ان ان محنت ہی نہ کرے گا تو قسمت بھی دور بھاگے گی وہ بھی یہ سوچ لے گی بھائی یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا یہ تو میرے پر ڈیپینڈ ہے لیکن وہ محنت کرتا رہے گا تو تو سے یہ لگے گا قسمت کو بھی کہ بھائی یہ
لوٹاتی ہے اس کا دو گنا لوٹائے گی جتنا ستائے گی اس کا دو گنا لوٹ سٹائ گ
بالکل وہ سوچے گی کہ بھائی یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا اب تو اسے دے ہی دو
ہوں
ہاں تو یہ محنت والا سبر تو ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ محنت کا فل میٹا ہوتا ہے چلو اب اپنا ٹائم کمپلیٹ ہوا اور دوسری جی دوسری ملاقات میں ملتی ہیں
اوکے جی خدا حافظ
جفظ